وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
بس ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے ہو گیا کھانا وانا
ہاں ہاں آپ نے کھایا
جی ہاں میں نے بھی کھایا
آپ کو پتا ہے میں آج صبح جب صحن میں بج جھاڑو لگا رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ صفائی صرف مٹی ہٹانے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کے مزاج اس کی سوچ اور اس کے رویے کو بھی سنوار دیتی ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم صفائی کے آداب پر تفصیل سے بات کریں تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ صفائی کیوں اتنی ضروری ہے
آپ نے بالکل درست بات کہی ا کیونکہ صفائی کے آداب دراصل ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے گھر گلی محلے اور ارد گرد کے ماحول کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے اور یہ بھی کہ ہم اب ذمہ داری کو سمجھے بغیر صرف دوسروں پر الزام ڈال کر خود کو بری الزامیہ نہیں بنا کر سکتے
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر صاف ہو تو اسے تو بس کافی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم گھر کا کچرا سڑک پر پھینک دیتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی صحت اور اپنے ہی بچوں کے مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں ا کیونکہ گندگی بیماریوں کو دعوت دے تی ہے
بالکل صفائی کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کے ہم کچرے کو مکرو جگہ مکرور جگہ پر ڈالی پانی کی کو بجا پانی کو بے وجہ ضائع نہ کرے اور ای سی چیزیں جو دوبارہ استعمال کے قابل ہو انہیں سوچ سمجھ کر الگ رکھے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بڑے فائدے پیدا کرتی ہیں
مجھے یہ بھی لگتا ہے دیدی کہ صفائی کا تعلق صرف جسمانی گندگ ی سے نہیں بلکہ ذہنی صفائی سے بھی ہے کیونکہ جب ہمارا ماحول صاف ہو ٹا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور دماغ میں مثبت خیالات پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں
آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور اس لیے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف صاف ستھرا ماحول انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے کپڑوں اپنے کمرے اور اپنے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھ تا ہے وہ عام طور پر اپنے کام اور باتوں میں بھی ترتیب اور سلیقہ رکھتا ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچوں کو شروع سے صفائی کے آداب سی کھاتے ہیں جیسے ہاتھ دھونا چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا اور گندگی پھیلانے سے بچنا تو یہ عادتیں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور انہیں بعد میں کسی زبردست تی کی ضرورت نہیں پڑتی
یہی تو اصل تربیت ہے کیونکہ صفائی کا سبق کتابوں سے زیادہ عمل سے سیکھا جاتا ہے جاتا ہے اور جب بچے بڑوں کو خود صفائی کا خیال رکھتے دیکھتے ہیں تو وہ لا شعوری طور پر وہی عادتیں اپنا لیتے ہیں
بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے صاف رکھنے سے کیا فرق پڑے گا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے تو پورا معاشرہ صاف اور خوشگوار بن سکتا ہے کیونکہ تبدیلی ہمیشہ ایک فرد سے ہی شروع ہوتی ہے
آپ کی یہ سوچ بہت قابل تعریف ہے اور یہی صفائی کے آداب کا اصل مقصد ہے کہ ہم یہ سمجھیے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل بھی اجتماعی زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے اس لیے ہمیں لاپرواہی کے بجائے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صفائی کے ادب اپنانا کوئی مشکل کام نہیں بس نیت صاف ہو عادت بنانے کی کوشش ہو اور یہ احساس ہو کہ صاف ماحول ہمیں صحت سکون اور ایک بہتر زندگی کی طرف لے جاتا ہے
میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں اور دعا ہے کہ ہم خود بھی صفائی کے ان آداب پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بن سکے تاکہ ہمارا گھر ہمارا معاشرہ اور ہمارا مس ت گلسب روشن اور پاکیزا رہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جب میں صفائی کے آداب کے بارے میں مزید سوچتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ صفائی دراصل نظم و ضبط کی ایک شکل ہے کیونکہ جو شکل روزمرہ کی زندگی میں صفائی کا خیال رکھ تا ہے وہ وقت کی پابندی ذمہ داری اور ترتیب کو بھی اہمیت دینے لگتا ہے اور یہی عادتیں انسان کو عملی زندگی میں کامیاب بناتی ہے
آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ صفائی صرف ا جھاڑو اور پوچھا کرنے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھیں فضول چیزوں کو جمع نہ کرے اور آپ نے یہ کہ ایسی فضا پیدا کرے جس میں رہنا بھی آسان ہو اور کام کرنا بھی کیونکہ بےتریتبی ذہن پر بوجھ بن جاتی ہے
میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کمرہ بکھرا ہوا ہوتا ہے تو دل بھی بےچین رہ تا ہے اور پڑھائی یا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن جیسے ہی ہم صفائی کر لیتے ہیں تو صرف کمرہ ہلکا محسوس نہیں ہوتا بلکہ دل میں بھی مط مئن بلکہ دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے جیسے اندرونی بوجھ بھی کم ہو گیا ہو
یہی تو صفائی کا نفسیاتی اثر ہے کیونکہ صاف ستھرا ماحول انسان کو مثبا مثبت توانا ہی دیتا ہے اور اس لیے بزرگ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی صفائی کا خیال رکھ صرف دنیائی فائدہ نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی فائدہ بھی رکھتا ہے
اگر ہم معاشرتی سطح پر بات کریں تو صفائی کے آداب میں ہمیں یہ سکھات یہ سکھاتے ہیں کہ ہم عوامی مقامات جیسے اسکول مسجد ہسپتال بس اسٹاپ اور پارک میں کیسا رویہ اختیار کرے کیونکہ یہ جگ ہے ہم سب کی مشترکی امانت ہوتی ہے اور یہاں گندگی پھیلانا دراصل سب کے حق پر ڈاکا ڈالنے کے برابر ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھر میں تو صفائی رکھتے ہیں لیکن باہر جا کر ذمہ داری بھول جاتے ہیں حالاکہ اصل امتحان تو وہی ہوتا ہے جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو کیونکہ اچھا کردار وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی قائم رہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صفائی کے آداب کو ایک عادت بنائے ا یا عادت کے بجائے ایک قدر سمجھ لے تو پھر ہمیں کوئی یاد ا دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ قدر وہ ہوتی ہے جو انس سان کے اندر سے خود بخود عمل میں آتی ہے نہ کسی نہ کہ کسی ڈر یا مجبوری کے تحت
آپ نے بہت گہری بات کہی ہے کیونکہ جب کوئی چیز ہماری کر ا کہ قدر بن جاتی ہیں تو ہم ا اسے اپنی شناخت کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں اور اسی لیے مہذب معشرو میں صفائی کو تہذیب اور شائستگی کی علامت سمجھا جاتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ پتا نہیں کہاں گیا ہاں جی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ صفائی کے آدب ہمیں شکر گزار ہونا بھی سکھ اتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے گھر کپڑوں اور آسائشوں کو صاف رکھتے ہیں ہمیں ان نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور ہم بے ک قدری کے بجائے حفاظت کا راستہ اختیار کرتے ہیں
بالکل اور یہی شکر گزاری انسان کو فضول خرچے سے بھی بچاتی ہے کیونکہ جو شخص چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہے وہ جلد ہی خراب ہوگا نہی جلدی خراب نہیں کرتا ا نہ ہی بار بار نئی چیزیں خریدنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اسی طرح سب کا تعلق معاشی سمجھداری سے بھی جڑا جاتا ہے
اگر ہم بچوں کو یہ بات مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے کہ گندگی سے بیماریاں کیسے پھیلتی ہے اور صفائی صحت کیسے بہتر بناتی ہے تو وہ خود بخود اس بات کو سنجیدگی سے سے لینے لگتے ہیں کیونکہ بچے باتوں سے زیادہ عملی فائدہ دیکھ کر سیکھتے ہیں
بالکل اور اس کے لیے گھر میں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بانٹنا بہت ضروری ہے جیسے اپنا بستر خود درست کرنا کھلونوں کو سمیٹ کر رکھنا اور کھانے کے بعد اپنی پلیٹ مقررہ جگہ پر رکھ کیونکہ حصہ ہے
بعض اوقات لوگ صفائی کرنے والوں کو کمتر سمجھ لے تے ہے ہاں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ پورے معاشرے کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کر تے ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے نہ کہ انہیں حقیر سمجھنا چاہیے
آپ نے بہت آ اہم نکتہ اٹھایا ہے کیونکہ صفائی کے آداب میں ان انسانوں کی عز عزت کرنا بھی شامل ہے اور جو معاشرہ اپنے محنت کشی طبقے کا احترام کرتا ہے وہی وہی ا اتر وہی اصل میں مہذب کہلانے کے قابل ہوتا ہے
بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صفائی کے آداب اگر چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں کیونکہ ایک صاف گھر سے شروع ہونے والی عادت پورے معاشرے کو بہتر بنانے کی طاقت رکھتی ہے
آں میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں اور یہی ا اور یہی امید رکھتی ہوں کہ اگر ہم خود صفائی کے ان آداب کو اپنائے اور دوسروں کو بھی نرمی اور محبت کے ساتھ اس کی ترغیب دیں تو ہم ایک سا صحت مند باوقار اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں
جب میں صفائی کی آداب پر مزید غور کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ صفائی در اصل خود اس ت خود خود احتسابی کا ایک طریقہ بھی ہے کیونکہ جب ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد کتنی ذمہ داری سے برتاؤ کیا ہے تو ہمیں اند دازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی کتنے سنجیدہ اور باق خبر ہے
آپ کی بات میں بہت وزن ہے کیونکہ جو انسان اپنے ماحول کو گندا کرنے سے بچاتا ہے وہ دراصل یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا صرف ان کی نہیں بلکہ سب کی مشترکہ امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا اخلاقی فرض بھی ہے اور سماجی ذمہ داری بھی
بالکل صحیح کہا آپ نے میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ صفائی کے آدب ہمیں صبر اور مستقل مزاجی سکھاتے ہیں کیونکہ صفائی کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ روز کا عمل ہے اور جو شخص روزانہ چھوٹے چھوٹے کام باقاعدگی سے کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے
بالکل درست اور یہی مستقبل مزاجی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہیں کیونکہ جو شخص صفائی جیسے بظاہر معمولی کام میں پابندی اختیار کرتا ہے وہ زندگی کے مشکل فیصلوں میں بھی ثابت قدم رہتا ہے اور جلدی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا
بالکل آخر میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ صف ائی کے آداب صرف صاف جگہ بنانے کا نام نہیں بلکہ صاف سوچ صاف نیت اور صاف کردار کی علامت ہے اور جو قوم ان باتوں کو اپناتی ہے وہ ترقی کے راستے پر خود بخود آگے بڑھنے لگتی ہے
بالکل میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اگر ہم سب صفائی کے ان آداب کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا ماحول بلکہ ہمارا دل اور ذہن بھی زیادہ روشن پرامن اور خوشحال ہو جائے گی
چلیے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں اللہ حافظ